بتاؤ مجھے آپ آپ کا نام کیا ہے
میرا نام علیز ہے اور آپ کا کیا نام ہے
میرا نام تابشاہ ہے
اچھا اور کیا کر رہے ہو
میں پڑھائی کرتا ہوں آپ کیا کرتی ہو
میں بھی بیھتی ہوں میں تھرڈ میں پڑتی ہوں آپ کس کلاس میں ہو
میں پڑھتا ہوں میں گریجویشن کر رہا ہوں
اچھا
آپ مجھے بتاؤ آپ کے گھر میں کتنے لوگ ہیں
ہمارے گھر میں دیکھو میں بولوں گی اپنی گن گرنڈ فادر گرڈ فادر آپ سب کو بول گی جو فل فیملی ہے جو اب تو اپنے
نہیں سنو سنو سو ان کا نہیں جو آج تمہارے ساتھ رہ ہیں صرف ان کا بولو اور نام نہیں بولنا ہے جو تم ان کو بولتے ہو وہی بولنا ہے
بابا
اچھا
امی اور میں خود
بسطین لوگ
ہاں
اور تمہارے گھر میں اور کوئی نہیں ہے
ہاں اور رہ ہے میرے چاچا چاچی
کتنے لوگ ہیں
وہ ٹوٹل فائیو لوگ ہیں وہ ٹوٹل پانچ لوگ
کون کون
میں میں نام لیا ان کے بتاؤں گی میں جیسے گھر میں ان کو بولتی ہوں نا میں ویسے ہی بولوں گی
اچھا
تو وہ پہلا میرا چا جو ہے اس کو میں ابو بولتی ہوں اور دوسری وال ہے مے چ کو بولتی ہ م اس کو میں بولتی ہوں ممی اور اپنی ممی کو میں بولتی ہوں امی ہم ڈفنس مطلب سیم ہے مگر وہ الگ بات ہے تو اور م اور میں تین چچہرے بھائی پہلے کو میں بولتے ہو نام دوسر کو میں بولتے بڑے تیسروں کو میں بولتے ہو کا کا
اچھا ٹھیک ٹھیک تم نے چائےائے پ
نہیں
کیوں نہیں پی تم نے کیا
میں ج نہیں بیتی ہ میں بیتی ہوں میں میں مطلب کھاتی ہوں کہ روٹی اور میں کہاہتی ہوں اس کے ساتھ سالن کچھ بھی ہو دال چاول دال ہو یا ہو ا مٹر ٹماٹر ایسے بہت سےارے
اچھا تو آپ مجھے یہ بتاؤ آپ اگر چائے نہیں پیتی ہو تو آپ سالن کے ساتھ روٹی کھاتی ہو آپ کو اس میں مزہ آتا ہے یا نہیں
ہاں اس سے الگ ہی مزہ آتا ہے اور جب جب ہمیں چائے پیین ہو چائے کے ساتھ کریم والا بسکٹ ہونا چاہے تو مجھے مزہ آتا ہے اور جب میں کوئی فنکشن ہوتا ہے میں ٹینگ پیتی ہوں وہ ا الگ قسم کا جوس ہوتا ہے وہ ڈر ہوتا ہے اس کو پانی میں لانا ہوتا ہے اور چینی چینی آ آلریڈی اس میں ہوتی ہے اگر یہاں پہ ڈالیں گے بھی وہ ٹھیک ہے اور وہ ہم د کھاتے ہیں
سنو ایک بات سنو بات کو دھیرے دھیرے کہنی چاہیے جیسے میں بات کر رہا ہوں ایک ہی جھٹکے میں ساری بات نہیں بھولنی ہوتی ہے سجھ گئے
ٹھیک ہے
آپ مجھے یہ بتاؤ آپ کے ماما کتنے ہیں
میرے ماما ہے ان کو پہلے میں کاؤنٹ کروں گی ون ٹو س فور فائیو سکس ا رک میں اچھا سے کام کرتیوں
ایسے ہی بول ایک کہ آپ ک کو کیا بلاتی ہو ہمیں خود سمجھ میں آ جائے گا
دوسرا ہے میرا چھوٹا ماموں اس کا نام ہے سجک اور جو پہلا والا بڑا والا ہے کا نام ہے محبوب بٹ اور دوسرا مشدی کا میں نے بولا ہے اور شرا ہے فیروز اس کو میں بولتی ہوں ماما جی وہ فیروز ماما وہ ڈاکٹر ڈاکٹر کے انجینئر ہے شاید ڈاکٹر تو اور تیسرا ہے میں چوتھا ہے میرا کہ ناصر ماموں وہ انجینئر ہے اس کو اس کا نام ہے ناصر اس کو میں نہ سےا اس کو میں ب ناصر مام ہے اور بھی ایک نام بولتی ہے میں بھول گئی وہ اور جو دوسرا ثاقب وہ ڈاک وہ سرجن ہے شاید میں اس کو کو بولتی ہوں ساکمابو
اچھا
اور ہ اور بھی ہے میرے معم ہاں میری دو وہاں سے ایک کا نام ہے ممتازہ دوسری کا نام ہے شو
شگپتہ
ہاں
ان کے بچے ہیں
ہاں ایک کے جو شوگفتا ہے اس کے نہیں تھا تو اب ہے اس کا ایک بیبی ہے اس کا ا نام نہیں رکھا ہے وہ نیو بورن ہے اور جو وہ میری دوسری ممتاز ہے وہ مطلب ممتا جو بار گاما کی ہے اس کو اس کی مطلب اس کے دو بیٹیاں ہے ایک کا نام ہے عالیا دوسری کا نام ہے رونق آگے اس کو بولتا ہیں ما آدیش کو بولتے ہیں رونق آدیش کو بولتے ہیں ماریا پہنچ نا
اچھا ٹھیک ہے اب آپ مجھے یہ بتاؤ آپ ماما کے گھر کب کب جاتی ہو
میں جاتی ہوں ایک تو ونٹر ویکیشن میں سمر ویکیشن میں میں جاتی ہوں لیکن آج میں نہیں گئی ہوں اور اب اور میں جاتی ہوں پوفی کے گھر بھی وہ میں جات تی ہوں کبھی کبھی نارمل ڈیز میں بھی جاتی ہوں
اس بارآ آف کیوں نہیں گئےے
کیونکہ اس بار مجھے بہت سارا اسائنمنٹ تھا اور ایسا دو تین بکس کا تھا ورنہ پندرہ سولہ ورنہ میں دس بکس ہے تو بس دو تین بکس کا تھا مگر وہ ٹف تھا وہ بہت تھا اس کے وورڈس بھی پڑھنے تھے انگلش کو اس کے پیجز بھی لکھنے تھےسے اور میں نے بابا کو بولا بھی تھا اس نے بولا تھا اب تین دن چھٹی کو رہے گیا اب کیوں جاؤ گے وہ پہلے بولنا تھا
تو کہہ رہی ہو ابھی چھ دن ہے ابھی بچے ابھی تو تمہارے بعضفاپا نے تم سے کہا
ابھی چھ دن نہیں ہے ہ میں تین دین آپ
اچھا ٹھیک ہے اب آپ مجھے یہ بتاؤ آپ نے ابھی ساری کہانی جو مجھے بتائی ہے آپ کو سب سے زیادہ مزہ کہاں آتا ہے آپ کے ماما کے گھر میں آپ کے سری نگر کے ماما کے گھر میں آپ کے کوپوارا کے ماما کے گھر میں یا آپ کے پوفے کے گھر میں
ا دیکھو میں بولوں گی دو جگہوں کا شار گ میں مجھے سیڑھیوں پہ بتاتا ہے وہاں پہ الگ ہی سکون ہے وہاں پہ بریج ہوا ہے اور اور جو میں پفی کے ا گگر میں وہاں پہ تو میں مزہ آئی مزہ ہی مزہ ہے وہاں پہ اتنا مزہ ہے اتنا مزہ ہے جو شال ٹینگ میں ابھی نہیں آ ہے اگر اتنا نہیں ہے جتنا میری ماموں کے کام ہے جتنا میری پوفی کے کرنا سال
اس کا مطلب ہے کہ آ کو شالٹنگ اور بہارم پورہ پسند ہے اور کپارا بالکل بھی نہیں
ہ کپوارا بھی پسند ہے مگر اتنا نہیں جتنا مجھے یہ دونوں پسند ہے کپوارا میں اتنا ا وہ اچھا نہیں ہے اچھے اتنے اچھے فنکشن نہیں ہے جتنے اس میں ہیں ج سری نگر وہاں پہ اتنا مزہ ہے سری نگر میں وہ وہ پھر ہوتا ہے الگ وہ الگ کی بات وہ الگ بات ہے مگر ہےس
اچھا ٹھیک سمجھ گیاب آ مجے یہ ب تؤ کہ آپ کے جو جو امی ہے
ہاں ٹھیک ہے بٹ اس کے ایک دو ہزار پچیس میں پرابلم ہوئی تھی وہ ہوئی تھی اس کو اسٹمک
اچھا ٹھیک ہے اب آپ مجھے یہ بتاؤ آپ جب اسکول جاتی ہو تو آپ کی کتنی فرینڈس وہاں پر نام مت بتاؤ لیکن کتنی ہے
ہ وہاں پہ تو میری دو ایک تھی وہ ہے اور مگر مجھے اس سے لڑائی ہوئی تھی تو میری ہے اب میرا مطلب بیسٹ فرینڈ ہے وہ میری کو
اب آپ نے آیت کا ساتھ چھوڑ دیا ہے
ہاں کیونکہ اس نے مجھے ہماری اسکول میں ایک لڑکی جی وہ فاطمہ ہے اس کے ساتھ ہم کھیلنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ وہ مجھے لگوا تھی اس نے مجھے یہاں پہ اسٹامک پہ لگوایا اور یہاں پہ ج کو ہم بولتے ہیں کشمیری میں پل وہاں پہ اس مجھے ایسےمرتیا امرت کھیل رہے تھےے امرتیا مجھے وہاں پہ لیں گے پھر ہم نے ایک لڑکی کو اپنے ساتھ رکھا تو عد کو لگا کہ میں اس کے ساتھ اچھے سے نہیں کھیل رہی ہوں پھر اس نے کیا کہ اس نے میں اس نے میں اسے پانی مانگی گو میری خط ختم ہو گئی تھی اس نے بولا میں نہیں دوں گی میں نے پی ایک پی ایک مطلب ایک بار میں نے پیا پھر اس نے میں نے دوسری بار پینے کی کوشش کی اس نے بولا تم کیوں میری پانی پیچھے میں نے بولا تھا تم ایک تو میری اپنی پانی ختم کرتی ہو پھر اب نہیں دیتی ہو اس نے بولا میں پیچھے جو میں نے بولا اس کے ساتھ م سر کٹی ہے اس نے بولا میں پیھے جاؤنی میں نے بولا ہاں جاؤ تو یہے کون پیر پکڑتا ہے یہاں رکو جاؤ وہ گئی پھر میں اس پیچھے گئی پھر میں واپس آئی پھر مگر اس نے مجھے اس نے مجھے اگنور کیا میں نے بھی اس نے اگنور کیا پھر مجھے وہاں پہ چک کرا ہ اور پ ہی
اچھا سنو ٹھیک ہے بس چھو ابھی سب اب آپ مجھےب آپ سے پوچھ تو آپ مجھے اور بتاؤ آپ اور ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہو
ہاں میں بھی اچھے سے ہوں ٹھیک ہوں میں بھی اچھے سے ہوں آپ یہ مجھے بتاؤ آپ کھانا کھاتی ہو
ہاں میں کھانا کھاتی ہوں
آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہیں
ہاں میرے گھر میں سب ٹھیک ہے اپ مجھے کچھ ا سائنس کے بارے میں کچھ کوشچن بولو
جی جی میں آپ کو پوچھوں گا نا کوشچن آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کا نام علیزہ ہے آپ بہت اچھی لڑکی ہو تو آپ مجھے یہ بتاؤ آپ گھر میں کھیلتی کس کس ساتھ ہو جلدی بتاؤ جلدی مل بتان نا آرام سے بتاؤ اور دو لفظوں میں بتاؤ نام بتاؤ صرف کس کس کے ساتھ کھیلتی ہو
میرے گھر میں بھائی تھا وہ گزر گیا ہے دو یاار دے مریے نہیں پتا م
اچھا ٹھیک ہے اور آپ مجھے یہ بتاؤ آپ کا جو ہے گھر میں اچھا بھائی کون ہے
وہ میرا ہے بیس والا بائی ہاں بہت اچھی ل کیا ہو اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک
آپ مجھے یہ بتاؤ آپ کا نام جو ہے علیزا ہے آپ کو اچھا لگتا ہے میرے ساتھ بات کرنا ہاں مجھے اچھا لگتا ہے آپ کے ساتھ بات کرے مگر اتنا نہیں جتنا مجھے ٹھیک ہے تھینک یو تھینک ی